ہلو ہلو
ہاں
امن باہر نکلی ہو
نہیں اندروں
اچھا
کن باہر میں
س ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
بس ہوا کا مزہ لے رہی تھی
اچھی بات ہے شام کو تو ہوتا ہی ایسا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ شام کو کیا ہوتا ہے
موسم ہی خراب لیکن پتا ہے باہر میں دیکھو ہوا کتنی اچھی ہے
میںسم سے تین دن سے سوچ رہی ہوں میں جاؤں گی مجھے مارکیٹ جانا تھا مجھے مارکیٹ جانا تھا تین دن سے میں سوچ رہی ہوں لیکن میں کام شام کے ٹائم ہی ختم کرتی ہوں پ سوچ کےوں ا جؤں گی
ہوں
سموسا
ہاں موسم سےی یہ ہوتی ہے نا دیکھو مگر بارشیں بھی ہوگی
آپ لوگوں نے چاہے تھی
ہاں جاب مما سبزی بنا رہی تھی
آپ کو پت جب آپ نے ابھی کال کیا نا میں سب کچن میں جھاڑو لگا رہی ت
اچھا
مجھے پتا نہیں میں کیا کر رہی ہوں کی مجھے آنکھوں میں بھی اب درد ہو گیا
ہاں جب فون ہوتا ہے نا پھر سمجھ ہی نہیں آتا ہے
ہیلو
ا جب ہات میں ہوتا ہے نا پھر پتا ہی نہیں چلتا انسان کیا کر رہا ہے
صی میں یہ باتات تو سنی ہے آپ کی
ہوں
اور آپ نے کیا کام
کام کیا تو مما سبزی بنا رہی تھی
ابھی
ہاں
کیوں
دن میں مہمان آئے تھے میری فرینڈ کی مما آئی تھی
اچھا
اسی کے ساتھ لگی تھی تو سبزی ویسی ہی رہی تھی
اچھی بات ہے ابن آ میں نے بھی سوچا تھا میں آج شام کو کروں گی تھوڑا سا کچھ اور بناؤں گی میں میں شاید یہ گوشت تھوڑا سا بچا ہے میں سوچی ت میں وہی ٹرائی کروں گی
اچھا ٹھیک
لیکن اب میں نے سوچا اب ہے مجھے اب حٹت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں آج دن بھر اتنا کام تھا ابھی تک میں نہیں بیٹھی ہوں
یہ ہوتا ہے اور دن کل ایک ایک دن اتنی بڑی لیکن پھر بھی پتا ہی نہیں چلتا
سم سے مطلب مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا اور دن میں رہتا کیا ہے
سچ بار اب دن پتتا کتنے بڑے ہیں
مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہوتا ہے ایک دن کو
یہ ہوتا ہے جب کام کے ساتھ زیادہ لگتے ہیں نا ابھی ابھی ٹائم ہے لیکن ساڑھے آٹھ ہوئے
ہ
ٹائم بھی کیا ہے پ کو پ جب ایک لگتا ہے نا کااں میں پھر تو ایک تو ایک ہی تھک جاتا ہے اور اس کے بعد موڈ بھی نہیں رہتا ہے
اور کیا تھک جاتے قسم سے اتنا دن بھر سمجھ نہیں آتا ہے پھر ان سے پسان کرے کو کیا کرے
کیا کرے ہم جب ایک کی پ بڈن ہوتا تو پھر تھ بھی جاتا ہے انسان
اک تو ک چ آ وہا را پ صبح و ک آیے طوفان ط م س کیا وہ م آس ہلو
ہاں بولو آپکومت کوئی آیا
یہ میرا چرج آیا تھا
اچھا
ہاں یہ بہت ا تھاا یہ کیا کہتے ہیں اس کو پتاہ ہے میں نے پچھلی بار کزن کے لیے سوٹ د لیا باہر ہی
اچھا
مجب چھ سو ایم پے کےے تھ ہیں
ہوں
تو ابھی آیا تھا اور دوستوں لے کے میں نے کہا کال دیتے ابھی کیا مجبوری تھی
ہوں
اس نے کہا اس نے کہا وہاں سے سناو نا اس نے کہا کیا کہا وہاں سے بول رہا ہے آپ نے بولا تھا نا اس کو فون پہ آپ نے چھ سو ہی ڈالے تو میں نے کہا میں نے بولا میں نے یہ نہیں بولا کہ اور دو سو لاؤ میں نے مطلب اس کو بولا آ نے چھ سو ہی ڈالیں آٹھ سو ڈالیں اس نے بونا ہے کہ میں پھر دو سو ایسے ہی کیش دوں گی اوستہ محی پہج میں سمجھے سیدھے بعد کھانا بھی نہیں بن پا ہے
اور پتا ہے کسم سے مطلب دیکھو جب وہ سوٹ لانے گئی نا وہیں والا سوٹ وہ مجھے سار تھی اس نے بولا باہر جو شام ہے نا کے بس ہم جاتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے
ہاں ہاں
ہم گئے اس کے پاس تو میری کزن نے بولا اس کو
ہوں
سوٹ وٹ لے کے بولا کہ آپ کے بھیا آپ کے پاس کڈ سیٹ ہے اس نے بولا نہیں ہے میں نے کہا چلو نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہاں سے ایک لڑکی آئی باہر سے بولا کہ مجھے کاٹن میں کڈ صرف دکھاؤ اس میں دکھا اس میں دکھاؤ ہے آپ کے پاس اور اس نے بولا ہاں ا اندر ہے اور مجھے تب اتنا گغصہ سایاں میں نے اسی ٹائم بولا لیکن اسی ٹائم بولا میں نے اس کو باقی سب لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اور ہم ہم شاید کا کذ دیتے ہیں اس لیے اس نے ہم کو نہیں دکھایا
اچھا ٹھیک
نے کسم کیا کہ اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی اور کل میری کزن ی والی کزن مجھے فون کر رہی ہے اس کو میں نے اسی کے پاس دیکھا ب ہو رہے یہ سوٹ دھو کیسا ہے
ہاں
میں نے اس کو بولا میں تم میں نے تمہارے لیے وہاں جانا بند کر دیا
اچھا ہاں ب تو بالوچھی ایک س
ہاں
ہاں بولو ہماما بلا رہی تھی ہاں اب نظر تو سب کو ایک کہ میں رکھنا چاہیے
اور لیکن اس کو ہوا ہے کچھ زیادہ ہی میں نے دیکھا نا اس کو بہت بار یہ کرتا ہے کام مطلب باہر کیوں کو دکھاتا ہے اور زیادہ تر جو سکھ لوگ ہے نا
ہوں
ان کو یہ اچھے سے دکھاتا ہے
آپ کیا وہ شاید پیسے دیتے اور ہم
توکس دیتے ہاں وہی میں نے اسی ٹائم اس کو بولا پھر اس اس اس کو اتنا بار پار کیا گولا کہ یہ اب دیکھو اب دیکھو اس وہ نہیں ت اب نہیں اٹھی بولا نہیں مجھے نہیں لینا ہے اب مجھے لگا کہ شاید اس نے بھی اور مجھے بھی برا لگا یہ کیا مطلب ہے مطلب دوسروں کو دوسری نظر کرنا ہم بھی تو پیسے ہی دیتے ہو
زدہ دے گا تو کوئی کام دے گا ویسے جو وہ بولتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں
ہاں
میں بولا آپ وہ جائے زیادہ دیتے ہوں گے تو
مجھے بھی وہی لگتا ہے کہاں دیتے اس کو زیادہ وہ تو اس کو کرتے ہیں پھر ادھر ادھر ہمارا ہی نہیں مانتے باہر ہے نا
ہاں
نہیں لگتا ہے اپناادھی اس کے
ہاں سمجااتتے مما ل ہوتے مم پبس د لئے تھے اس کے پس آج وہ نکلے نا وہ سلک میں سلک میں نہیں
پانڈی سلک
ہوں
پینڈی سلک میں جیمی جو والے
ارے مجھے نہیں پتاسل سلک بھی نہیں تھا اچھا تھا
جو نا پلین جو ہے نا پلین کپڑا ہے
نہیں پلین ہی ہے اس میں تھوڑاال میں ہے اور باقی سلک کا ہے لیکن اچھا ہے ڈیزائن میں ٹوینٹی ٹو ہنڈریڈ کا
وہ احمد بول رہی ہ وہ بنگلور ہی سے لے جو نکلا ہے
شاید وہی ہوگا
وہ تھوڑا ضری م ہے
ہاں ہاں ہاں وہی دیا تھا ٹینٹی ٹو ہنڈریڈ اور دوسرا تھا کاٹن کا تو وہ یہ تھاؤزینڈ میں
ٹونٹی ٹو ہنڈریڈ میں نے ایک کے پاس دیکھا وہ ایٹین ہنڈریڈ میں ہی
اس میں اللہ ہی گسم ٹوینٹی ٹو میںٹییا
لیکت یہ دیتا ہے مجھے پتا
آپ کو بتا اس نے مجھے سوٹ دیا فور تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ پاؤپا کی قسم کیا وہ لکھ میری ہی غلط کہ تھوڑا اچھا تھا ویڈنگ میں تھا ہم گئے تھے گھر والوں کے ساتھ پکنک میں نے وہی پہن کے لیا نا لیکن پھر بھی کیا ہو میں نے پہن کے لیا تھا بازو کے ن کہ اس کو وہ سارا نکلا دھاگا سارا نکلا پھر جب کو ماما ہاں ہاں ہاں
وہ مجھے میں نے پانچ ہزار کا لایا
میں نے بھی اسی کالا فور تھازینڈ ٹ ہنڈریڈ پھر مما نے اس کو بولا نا ایک ہی بار میں نے وہ پہنا مما نے بولا سارا خراب ہوا سارا کپڑا یہاں سے نکلا بولا واپس لا میں دیک وں گا پھر کیا واپس اور وہ اتنا شنگ ہوا اب میں نے پرسوں تھوڑا لوز کروایا چ مب ای
سم سے لایا ہے وہ اپنی انگیجمنٹ پہ
اچھا
اس کو لیکن لیکن یہ اس کی غلطی نہیں ہے وہ بھی بولوں گی میں یہ بھی وہ میں نے اس کے پاس نہیں لایا وہ میں نے لال چوک سے اور پتا نکلا ہے تاج فیبرک سے
اچھا
تو وہ سب کو ہو گیا خالی میں نے نہیں لا میری جتنی کزنس نے بھی بلایا نا
ہوں
کو ویسا ہے وہ بازو کے نیچے خراب ہو گیا
اشا
وہ سب کو ویسا ہی ہوا خالی اس کا نہیں میں نے میں نے اسٹارٹنگ میں لیا کیونکہ میری انگیجمنٹ تھی نا میں نے پانچ ہزار ک ل آیا وا ہاں مجھے بھی ہواب
لیکن زیادہ یہ ویڈنگ میں بھی اور لگتا ہے ہے نا
کے ب اچھے ہی نہیں ہے جیسے ویڈنگ والے سوٹس میرا تو آپ کو پتا ہی ہے مطلب اگر کوئی لگاتا بھی ہوگا تو میں کتنا سمپل لگاتی ہوں
ہاں آج بیٹگ اچھا ہی نہیں لگتا ہے
اور خالی ویڈنگ ہی نہیں میں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے ن میکیک اپ اپنے دیکھ کبھی مجھے میک اپ کر کے ایسے ویسے کچھ کچھ بھی نہیں اور ہاں وہ پچھلی بار میں نے ایک بار کیا یاد ہے آپ کو اس پہ بھی کتنا بڑا مسئلہ ہوا
ہاں ہاں لاسٹ ٹائم
اور میں نے میک اپ نہیں کیا تھا نہ میں نے کپڑی لگائی تھی ن میں نے میک اپ کیا تھا پت نہیں کیا ہو گیا اس ٹائم اچانک پھر میں نے کپڑے بھی نہیں لگائے لیکن اس ٹائم بھییکھا کتنا مست
ہاں تب بھی انہوں نے اتنا بنایا تھا
پھر اگر میں بولتی ہ نا پتی کو
ہوں
ویسے اس کو تو پسند ہے وہ مجھے بولتا ہے
ٹھ لیکن ان کو ہوتا ہے ان کا میرا پتا ہے
دوسے
وہ ایک جو خودی لگاتے ہیں نا خودی مت سٹ کرتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے
ورنہ میں ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی
ایک سیکنڈ ایک سیکڈ ہ ہاں ہیلو یہ بلا رہی تھی مما
اچھا
ہاں
چلو ٹھیک ہے اچھا چلو میں کرتی ہوں آپ سے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اوکے اللہ حافظ